ارے وعلیکم السلام کیسے ہو
ٹھیک ہوں وہ کیا بول رہا تھا ہلال
ہلال بول رہا تھا نا کچھ نہیں ہلال بول رہا تھا یار کہاں پہ ہو کیا کر رہے ہو
کیوں وہ وہ رہا تھا کام کرو
ہلال کے ساتھ مجھے ہوا نا پرسو جھگ رہا
کس باتیں
وہ برہان کو مار رہا تھا پوری طرح سے اور پورے زور سے یار وہ کر جیسے وہ اس کے ساتھ وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے
ہاں پھر کیا ہوگا
پھر میں نے بولا اس کو ایسے مت بول رہا وہ بول رہا ہے کہ وہ میرے آپ میرے بیٹے کے بیچ میں کیوں آتے ہو
آ پر
میں نے بولا تو ہلال تو پک لت ہے
ہاں
پھر ہم اس نے بولا میں پھاگالا دوں
ہاں ار یہ مت بولے آارے یہ کیا بولے تھا
لیکن وہ کر رہا ہے نا وہ وہ اگر آپ دیکھو گے نا وہ کیا کر رہا ہے
ہاں وہ ب وہ اس کو لگتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے
وہ اس کے ساتھ جیسے دو آدمی فائٹ کرتے ہیں نا
ہاں
وہ اس نے ایسے ہی پکڑا اپنے تٹانگے دے رہا ہے بائی میں بتاؤں گاب کچھ سارا
برہن کیا کر رہا تھا رو رہا تھا
برہان رو رہا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا
وہ کیا کر رہا تھا
وہ گیا تھا ایکچولی اس نے ایک وہ اس نے ایک برا کام کیا تھا اس نے صبح ون ہنڈریڈ لیا کرائی برہن نے
ہاں
اور اس کو اڑا دیا دن میں ہی
سب خرچا دیا
سب ختم
اس کو پتا تھا یہ تو مشین
اس کو پتا تھا گھر میں فیکٹری ہے
ہاں وہ کہاں پہ جاتا ہے پڑھ د
وہ جاتا ہے نا چا
چوڈر جاتا ہے
ہاں
وہ سکول کہاں تک ہے کس کلاس تک ہے وہ
کیا
چاڑرام میں ج سکول ہے نا جہاں پہ رہ جاتا ہے نا پڑھائی کے لیے وہ کس تو کو کلا آج تک ہے
وہ سیونتھ کلاس میں شیخ غلام سکول چو رہا
اور اس میں کون کون سے کلاسز ہیں
ارے اس میں تو بہت سارے کلاسز ہیں
ٹینتھ بھی ہے
میں نے بولا اس میں بہت سارے کلاسز ہیں
ٹینھ کلاس بھی ہے اس میں ٹھ اچھا ٹھیک نماز پڑھنے گئے تھے ایک ال
کہاں
آپ نماز پڑھنے گئے تھے کل
ہاں میں گیا تھا تو کیوں نہیں تھا
اس ٹائم میں تھا نا باغ میں پھر بارش تھی نا
ہاں
پھر سارے کپڑے بیگ گئے پھر میں گھر آیا
پھر کی نا نصیحت کی نا وہاں پہ مولوی صاحب نے
ہاں وہ سب وہ اس کا کام یہی ہے وہ بول رہے ہیں کہ ایک مرلہ زمین بیچ دو
نہیں آج کل اس نے پیسے کی بات نہیں کی کل وہ تھوڑا نصیر کی اسنی
کیا بولا
بولا یہاں پہ آپ کے گاؤں میں جو جو برے برے کام ہیں
ہاں
میں سب دیکھتا ہوں جیسے چار سپل ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے
ہاں
بولو یہاں پہ ارا ہے ارا
آڈا
ہاں
نصیحت کر رہا تھا کیا کرنا چاہیے
ہاں بول رہا تھا یہ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں دڑ پرا سے لوگ جھگڑے کرنے آتے ہیں نو ہر سے کرنے آتے ہیں
ہاں وہ اسی پر وہ لڑائی کر رہے تھے کل ہاں ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے کو یہ ماحول خراب کر رہے یہ ماحول خراب کر رہے ہیں ہمارا ہے یہاں پہ
ہاں اور سنا
بس دعا آپ کے آپ گھر میں گھر میں سب
ہاں شکر اللہ کا
کننے پیسے آئے کل
کل آئے تھے دس ہزار
دس ہزار آ ا تھے
ہاں
پیسے بھی بہت ہیں آپ کے پاس پس ہاں اس نے تو شادی کی آپ وہاں پر کیوں نہیں تھے
ارے مجھے اس نے مت بولا
اس نے تو بولا مجھے میں نے اس کو بولا آپ بول رہے
ا وہ جھوٹ بول اچھا وہ اس نے کیا کیا پیا آج نے
فیاض ہے وہاں پر جا رہا تھا فیاض بھی وہی ب ج رہا ہے
کیا کیا کر رہے ہیں وہ اپی
وہ کام کرنے جا رہا ہے آلو سیزن ہوتا ہے نا آلو سیزن
ہاں
وہ ان لوڈ کرتا ہے ایک گاڑی میں دوسری گاڑی میں وہ بیٹھتا ہے پھر بیچتا ہے دکانوں پہ وہ
گ یہی کام کرتا ہے
ہاں وہ اب م وہ اب بہت پیسے کماتا ہے
کیا کرتا ہے آج کل
وہ تو اب مزدوری کرتا ہے نا شاید
ہاں لیکن وہ آپ مجھے یاد ہے وہ انجڈ ہو گیا انجورڈ ہو گیا تھا نا وہ
اچھا انج جو ڈرائیور تھا
ہاں ہاں وہی
کیا کیا تھا اصل میں اس نے کیا تھا اب میں چیک کروں گا ڈروری کیا
ہاں
اس نے بولا تھا میں اب سبزی بھیجوں گا باپ کا نام روشن کروں گا محنت کروں گا مکان بناؤں گا وہ کروں گا یہ کروں گا تو اس کے بعد اس کو ایکس ڈنٹ ہوا اب وہ انڈے کھا رہا ہیں گھر میں اس کی انجری ہوگی
میں نے سنا ہے جب اس نے لایا نا وہ گاڑی
ہاں
اس نے بولا تھا فامدا کو
آ
میں اب کم بیک کروں گا
آ
بولا کہ میں آپ کام بیک کروں گا کم بیک
کم بیک ہٹیا نا اسے کم بیک تپت ہ گ توڑوا کےے اب وہ لگ بھگ دو دو تین سال تک بیٹھے گا پھر اس کے بد اچھا اچھ کم ب
اب کیا کرے
اب وہ گھر پہ ہی ٹھیک ہے وہ ماحول ایک کمب خراب
ہوا سو ہوا اور آپ کو تو پتہ ہے
ہاں
جب اس کی سرجری تھی نا اس کی میں تھوڑا صفائی کر رہا تھا اس کی ماں پتاہ ہے کیا بول رہی تھی
کیا بول رہی تھی نظر ہو بھئی
کو لے گئے ہیں ہم آپریشن تھیٹر میں
ہاں لے گ
لیکن ماں تو ماں ہوتی ہیں ماں کو درد ہوتی ہیں
ہاں ماں کو درد ہوتی ہے
اچھا آپ کے فرینڈ ہے نا وہ بلال
ہاں
آپ کی آپ اس کی شادی پہ ہوں گے نا
نہیں وہ مجھے نہیں بولے گا ا اس کو وہ دیکھتا نہیں ہمیں
ارے وہ تو جگری یار ہوگا ک
ہاں نہیں وہ جگری نہیں ہے وہ جگری آار نہیں ہے
ت ہزار ہوگا
ہاں نہیں وہ ڈوما ہے ڈوما
بوما
کہ کاسٹڈووما ہے
ہو اور
بس دعا آپ کی گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ ٹھیک ہیں
ہاں ماں باپ ٹھیک ہے
پاپا ٹھیک ہو گئے
ہاں وہ اب اس کو تھوڑا انجری ہے
تھوڑا انجری
اب اس کو بس تھوڑا ہے کچھ ہے
وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا
یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا
ہاں
اور
بس دعا آپ کی
آاجل کہاں پہ ہے
وہ کہاں پہ ہے
اچھا آپ کو آج وہ جو آپ کا وہ ہے نا وہ سبجیکٹ
کون سبجیکٹ ہے
لگل تری
ہاں ہاں وہ ٹاپ ہے
اس کا سلبس آپ کو آج کم لگ رہا ہے یا اتنا ہی زیادہ لگ رہا ہے
کام لگ رہے ہیں کام
وہ تو بات ہے
کم لگ رہا ہے
اور سنا
بس دعا آپ کی آپ آپ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
اب آپ کتنے بجے آؤ گے میرے ساتھ
آپ میرے گھر آنا ساڑھے چار بجے
ساھے چار بجے ٹھیک ہ میں رسی لاؤں گا جیب میں ہم ج پھر گھاس لائیں گے
آو ہو گئے نا ساھے چار بجے
ہاں میں آؤں گا ضرور ساھے چار بجے ڈائریکٹ گھر
ساھے چار بجے ہے نا پھر جائیںگ
ہاں ہاں
اچھا صبح کیوں نے یہ فون اٹھایا
صبح اس ٹائم میں باتھ روم میں تھا
اچھا میسیج کے رپلائی کیوں نہ دیا
ار چار نہیں تھا نا
میں سوچ رہا تھا مدثر لیفی میں سو گیا ہوا ہے
نہیں س س ندر بہت نیند آتی ہے نا
ہاں
نیند کرتے ہیں نا رات کو دن کر ہیں کام کرتے ہیں نا
پھر تھک جاتے ہیں
ہاں تھک جاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ابھی بھی پیسے کمائیں گے پیسے کماتے ہیں سب مزہ
ہاں ہاں یہ تو بات ہے آپ کی ممی بھی سیکھ کل وہاں پہ لاؤ تالانی
پاپا بھی تھی میں بھی تھا ممی بھی تھی
بس ایک ہی پھیرا دیا آپ لوگوں نے
نہیں اس سے پہلے ایک ٹھہرا دیا نا میں نے
آپ کی ممی نے بھی ایک کی
ہاں اس نے بھی یہ کہ کل کوئی نہیں دیا کل کوئی نہیں پرا نہیں دیا
اچھا ٹھیک ہے اور اب ظاہر خ کو بولنا وہ کام کرنا
ہاں اس نے بولا میں لاؤں گا بیکری بولا تھا نا اس کو لانا وہ دو کے دو کلو لائے گا بیکری آپ کے لیے
ہاں
کو پانچ سو روپئے دینا
ہاں
ہاں وہ لائے گا بکری
آپ حیا اس کو کو بھی بولنا زاہد کو بھی بولنا ہم ایک ہی ساتھ ایک ہی مسئلہ ٹھیک کریں گے
ہاں سب کچھ ٹھیک کریں گے
ہاں آپ ٹینشن مت لو
ہاں ٹینشن نہیں لیں گی اچھا مجھے اب جانا ہے نا وہاں پہ اچھا آپ پ بکس لانانی تھی
ا ایک منٹ پھر بھی بات کر لا
نہیں یار بک
اچھا ٹھیک ہے میرے لیے دعا کیا کرو میں نے بولا میرے لیے دھوا کا کیا کرو
کریں گے انشاء اللہ
اچھا بھائی
اچھا بائے خدا حافظ